السلام
ولیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہیں میم
جی میں ٹھیک ہوں آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو
جی جی الحمد للہ گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
جی جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے اور کھانا کھایا آپ نے
ابھی تو نہیں کھایا آپ لوگوں نے کھایا
نہیں ابھی نہیں کھایا آپ کتنے بجے کھاتے ہو
ہم ساڑھے نو کھ آاتے ہیں آپ
ہم بھی اراؤنڈ ایسی ساڑھے نو دس کھاتے ہیں
اچھا بی کیا کر رہی ہو آپ
بیٹھی ہوئی ہوں آپ کیا کر رہے ہو
میں بھی بیٹھی تھی
مریم ٹھیک ہے
ہاں وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے آپ کا وہ اریب
جی محمد عریف ٹھیک ہے اچ اچھا آپ نے اسکول گئی تھی آج جچ
جی میم میں گئی تھی آپ گئی تھی
جی جی میں بھی گئی تھی اسکول کیسا مزہ تھا بتا وہاں پیاز
اچھا مزہ تھا ٹھیک ٹھاک
اچھا کیا پڑھایا آج
آج ہم نے پڑھایا انگلش پڑھایا اردو پڑھایا سائنس پڑھایا اور میتھس
انگلش میں کیا پڑھایا
انگلش میں ہم نے آج پڑھایا ساؤنڈس اینڈ دیئیر سمبلز اور اردو میں پڑھایا دو چشمے حروف میتھس میں بییک وورڈ کاؤنٹنگ کرائیی
اچھا اچھاچ ٹھیک بچوں کو سمجھ آیا اچھے سے
کیوں
ہاں یہ چھوٹے بچے ہیں نا کیا کرے
ہاں وہ تو چھوٹے بچے ہیں
تن کیا کلاس میں آج
بہت زیادہ
وہ کتنی باتیں کرتے یہ چھوٹے بچے
بہت زیادہ باتیں کرتے اور انڈسپلن بہت زیادہ کرتے اور بیٹھتے بھی نہیں ہیں
اچھا میں نے سنا آپ کی آج میٹنگ تھی
جی میم ہماری میٹنگ تھی
میم کیا بول رہی تھی
میم بول رہی تھی میٹنگ میں مجھے وہ ایف ٹو اگزام ہو گیا ہے اب اب کیا ہے اب ہمیں ایک رپورٹ بنانی ہے ہر ایک بچے کی کس بچے نے کیا کیا کیا جی ہاں میٹنگ میں بولا انہوں نے انہوں نے بولا مجھے ایک رپورٹ بنا کر دو اس میں آپ یہ کرو ہر ایک بچے کی مجھے رپورٹ دو انڈیویژولی تو نہیں مجھے نہیں لگ رہا ہے انڈیویژولی دینی ہے تو انہوں نے بولا کس بچے نے کیا آپ کو بھی پھر سمجھ آئے گا کہ کہ کہاں پر کیا ویکنیس رہ گئی ہے اور بولا ہاں ہاں ب اور کیا بولا ہاں اور بولا میم نے وہ اور کیا بولا انہوں نے تو وہ میٹنگ میں
اچھا ٹوینٹی ایٹ بچے ہیں نا آپ کی کلاس میں شاید
جی میم ٹوینٹی ایٹ ہے ابھی ایک نیو آیا ہے ہ
پھر ٹوینٹی نائن ہے
نائن ہے بٹ جو وہ نیا بی چاہے اس کو تو ابھی کچھ بیسک سے ہی سکھانا ہے بیسکس تو اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ابھی
ہوں وہ جموں کا ہے نا شاید کی رجور کا
وہ تو جموں کا ہے انہوں نے اس نے بولا میں جموں کا ہوں کہ ہوں اب وہ شفٹ ہوئے ہیں ادھر دارالعلوم میں اس کے جو فادر ہے وہ ٹیچ اس کے جو فادر ہے نا وہ ٹیچر ہے ان کو اب وہ کوارٹر ہے نا وہ مل گیا ہے یہاں دو اورولو میں اس کے بابا وہی پڑھا تے ہیں ہاں اب وہ آ گئے ہیں اصل میں مجھے جموں کے ہے
اچھا جموں میں کہاں رہتے ہیں
وہ تو مجھے نہیں پتا اس نے نہیں میں نے نہیں پوچھا بس بولا ہم جموں کے ہیں بٹ وہ بہت زیادہ وہ چالاک بچائ ہے
ہاں چل رکھ ہے
ہاں بہت زیادہ سمجھ تو آ پتتا ہے اس کو جلدی سے اس نے آج بیکورڈ کاؤنٹنگ اچھے سے کری ا تو اور دو انگلش تو ابھی نہیں آتا ہے اس کو اچھے سے
رائٹنگ کیسی ہے اس کی ریڈنگ تو ویسے اچھی ہی ہوگی رائٹنگ کیسی
ریڈنگ نہیں اتن اچھی رائٹنگ اچھی اچھی کی اس نے میتھس میں اور میں نے وہ کرسو ا بی سی ڈی اس کو جو دیا نا وہ تو اس کو آیا وہ تو آیا مگر کرے گا بٹ وہ کرے گا مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ وہ بہت زیادہ وہ ایکٹو بچ چاہے اور چال آق ہے نوٹ ہی بھی ہے بہت زیادہ
پریشان کیا تھا انین
مومن نے مجھے کیا وہ مجھے خالی کان میں بولتا تھا تھا روپ سبا روپ سبا پھر میں نے بولا یہ روپ سبا کون بول رہا تھا پتا نہیں یہ چاچوں کی چاچی کو کہتا رہتا
بہت زیادہ تنگ کرتا تھا میریاں میری میم کہاں ہے
اچھا وہچ بورٹ ہے نا وہ ٹوینٹی ایٹ بچوں کی الگ الگ بنانی ہے
وہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا عفرت میم بول رہی تھی وہ بنانی انڈیویجولی نہیں بنانی ہے ایسے ہی ہول میں لکھنا ہے پہلے لکھنا ہے ان بچوں کا جنہوں نے اچھا کیا پھر وہ جو رہ گئے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے مگر کرنا کیا وہ کیسے بنانی ہے اور میں نے بولا تھا اسے وہ ڈیری پہ بنانی ہے یا اس نے بولا نہیں پلین شیٹ ایک لینا ہے اسی پہ بنانی ہے اب مجھے پتا نہیں ہے کیسے بنانی ہے کیا کرنا کیا ہے اوپر سے تو لاسٹ ڈ کب بولا میم نے ودن ٹو ڈیز وہ رپورٹ مجھے یہاں پہ چاہیے اب مجھے نہیں ہے
کشاد چیئرمین سر نے بولا ہے
کل چیئرمین سر آئے تھے نا میری کلاس پہلے عفرت میم کی کلاس میں آپ کو پتہ ہے عفرت میم پھر میرے پاس آئی اس نے بولا وہ پیپرس ٹیبل پہ تھے میں بیٹھی تھی تو سر آ گئے پھر میں اٹھ گئی اس نے بولا یہ سرا پیپرس مجھے دکھاؤ تو ایک بچہ ایبسینٹ تھا دوسرے نے کچھ لکھا تھا شاید دو تین کوشچنس لکھے تھے تو اس کو نہیں آیا پورا پیپر پھر بولا اس کو نہیں کیوں نہیں آیا میں نے بولا سر یہ ویک ہے اور ایک بچہ ایبسینٹ ہے تو پھر بول ریشما میم کو بول رہا تھا کیا یہ کیوں ویک ہے اور یہ بچہ جو گھر میں بیٹھا ہے تو اس کو ایک رپورٹ لکھو اس میں لکھوئی یہ یہ ایک اسینڈ کیوں ہے پھر وہ میری کلاس میں آئے تو وہاں پہ انہوں نے بچوں کو وہ کچھ دعائیں سنائی اور بولا سیلیبس کہاں تک کیا پڑھ رہے ہو آج تو پھر ہاں ہاں بس وہاں پہ اور کللماس سنایا ان کو تیسرا کلم پھر خوش ہو گئے پتا نہیں پھر کیا بولا ہوگا ہوا میں ہم کو
پتا نہیں انوں نے شاید میم کو یہ بولا ہے کہ رپورٹ بناؤ
ہاں اور میم نے مجھے بھی بولا نا اس انہوں نے بولا ہے جو ایل کے جی کے ٹیچرس ہیں ان کو وہ کیا کرایا کرو وہ شفٹنگ وہ یو کے جی ایل کے جی پھر پتاہ چلے گا یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ مت بچوں کو دیک میں مجھے بول رہی تھی
وہ کتنا چالاک ہے لیکن چیئر مین سر رشت وہ دیکھو کتنا چالاک
ہ اسکولا گئی د کاتات ہیں وہ ب اچ چالک ہے
اور بولا ریشما میم نے جو گوشیا میم ہے ان کی کلاس میں ایک بچے کو بھی ٹوینٹی مارکس نہیں ملے وہ ہائی لیول کا ایگزام لیتی ہے
ہر کسی مطلب ہر کسی سبجیکٹ میں
ہر کسی سبجیکٹ میں بولا ایک یا دو بچوں کا کو آئے ہوں گے بس انہوں نے کسی کو بی ٹوینٹی نہیں دیے ہے
ہوں وہ س ز وہ اس کیی زیادہ تعریخ ف کررتی رہتی ہے
ہاں وہ بول رہی تھی نا وہ ہائی لیول کا اگزام لیتی ہے پھر ا نے ہی مت بولا ہوگا اس کو سر کو یہ م دکھاتے اسی لیے اس نے بولا ہے ان کو شفٹ ٹنکیا یہ ایگزام ہے ان کو بولا کرو ایل کے جی کے ٹیچرس یو کے جی کے بچوں کو لیں گے ایگزام تو یو کے جی کے ایل کے جی والوں کو
ہاں یہ اسی کا کرا تھا رہا ہے ورنہ اتنے سال اتنے سال سے سر نے کچھ نہیں بولا گ
آج انہوں نے پہلی بار بولا ہے
اچھا ہے
وہ بھی اچ اچھا ہے مگر ہینٹ دینی ہوتی ہے ہٹ تو دینی ہوتی ہے وہ دکھانا
گوسیا میں ان کو کھا جاتی ہوگی
گوسیا میم کہا ان کو ہنٹ بھی دیتی ہوگی وہ چھوٹے بچے ان کی لیول
بہت یہ ہیں ہاں اور ان کے پیپرس کتنے ٹف آتے ہیں بیچاروں کے
بہت زیادہ وہ بول رہی تھی مجھے فرحانہ میم وہ ہے نا راش انہوں نے جب میتس پیپر دیکھا اور سائنس کا انہوں نے بولا یہ کتنا ٹف ہے ہم سیکنڈ اور تھرڈ کو ایسا پیپر نہیں ڈالتے آپ لوگوں نے کتنا ٹف ان چھوٹے بچوں کو انہوں نے پھر کیا کچھ پھر مجھے ریشمہ میم بھی بول رہی تھی پرسوں وہ میتھس کا کچھ ٹف تھا اور فرحانہ میم بھی بول رہی تھی اور سائنس کا میں نے بھی بولا میں نے بولا جی میم انگلش کا ٹھیک تھا اردو کا بھی ٹھیک تھا پر میتھس کا تو لمبا تھا ایک تو لمبا تھا اور اوپر سے وہ سائنس کو بھی آپ نے تھوڑا وہ ڈالا تھا بولا ہاں ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے
میں ہ میں نے بتا بھی بولا تھا نا کہ میم آپ نے ڈیفیکلٹ پیپر ڈالا ہے بولا ہم دیکھیں گے کیا کریں گے ہم اس کی کرٹیوٹی چیک کریں گے پھر سر نے بولا ہے پتا ہے کیا سر نے بولا ان کو کہ ایل کے جی میں آپ بہت یہ ایزی پیپرس ڈالتی ہو یہ تو ہاں آپ کیا نہیں آپ کیا پیپرس ڈالتے ہو یہ ان کو یہ ان کو کن کنہوں نے ڈالے میں نے بولا یہ میں نے ڈالے ہیں ریشما میم نے بولا ہے یہ میں نے ڈالے ان کو یہ پیپرس پھر سر نے بولا یہ بہت ایزی ہے اس نے بس بت دیکھا ہے یو کے جی کے اس نے بس ایل کے جی کا دیکھا ہے بولا میں اپ نے ی کے جی کے پیپرس اپنے ساتھ دیکھے ہم پھر یو کے جی میں ان کو ٹف ڈالتے ہیں کیونکہ یہ نرسری سے آئے ہوتے ہیں ابھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں پھر یو کے جی میں ہم ان کو اچھے سے ٹف پیپر ڈالتے پھر وہ مجھے دکھا رہی تھی اشارہ کچھ ادھر آؤ کچھ خوش نما ادھر آؤ میں نے سمجھا نہیں تب تو پھر چیئرمین سح نکلے وہ پھر مجھے ہی بول رہی تھی میں نے آپ کو بولا تھا سائنس کا پیپر لاؤ ادھر میں سے سر کو دکھاتی میں نے بولا مجھے سمجھ ہی نہیں آیا آپ کا اشارہ تو میں کیا لاتی پھر میں نے بولا نہیں ہم اتنے ٹف پیپرس ڈالتے ہیں سر کیا بول رہے ہیں یہ جیسے ان کو اب راکٹ سائنس ڈالے ہم پیپرس میں بچارے اتنے بچے ہیں باقی اسکولوں کے پیپر ایک کتنے ایزی ہوتے ہیں
بہت زیادہ ہاں میں نے دیکھے بہت زیادہ ایزی ہو اور فرسٹ سیکنڈ سیکنڈ کے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ کے بھی ایزی ہوتے ہیں پتا نہیں میم تو میم بہت زیادہ ٹف ڈالتی ہے ان کو انہوں نے لاسٹ ایئر تھرڈ میں بھی ان کو ڈالا جب وہ انگلش ان کو بڑھات دی تھی آپ نے دیکھا وہ کیسی مارک وہتاحب فیل فیل ہوتے تھے ہو رہے تھے پھر پھر ہاری ایگزام پھر اس نے بولا مہناز میم نے ہم نے چیئرمین سر کو بولا میم بہت زیادہ ٹف مارکنگ کرتی ہے اور پیپر بھی ہائی لیول کا ڈالتی ہے تو پھر سر نے بھی اس دن ڈانٹا تھا نا میم کو آپ نے نہیں آپ پہلے ان کی لیول چیک کیا کرو کیسے میم کو لگ رہا ہے شاید وہ یہ وہ بچ چے آکسفڈ کے
لیکن وہ سارے ہی بولتا ہے پہلے پھر وہ مکر جاتے ہیں اپنی بات سے
ہاں وہ پہلے میم کو بولتے ہیں ہاں وہ ہمار دیکھو کل کیا آیا ہماری اس عفرت میم کی کلاس میں عفرت میم نے بولا جب میں نے سر کو بولا سر یہ ایبسینٹ ہے وہ مان ہی نہیں رہے تھے وہ بول رہے تھے اس نے کیوں نہیں لکھا ہے میں نے بولا س ساری ایپسینٹ
پتا ہے کیوں بولا ہوگا وہ کبھی ایسا بولتا تھا اس کو گوس میم نے بولا ہوگا شاید یہ گھر ہی لے جاتے ہیں یہ پیپرس پھر
ہاں وہ بھی تو اسی لیے اس لیے اس کو کل غصہ